بچ
السلام آ کیسی آپ
ہاں وعلیکم السلام ٹھیک الحمد للہ
جی
ہاں ا گرمینی پڑ رہی ہے پانی پی رہی تھی
اچھا پانی تو کہتے ہیں نا پانی کو بھی ہے نا الکلائن واٹر بنا کے پیو بہت زیادہ فائدہ ہے آجل اک کے ٹائم پہ
بکل بالکل
سادہ پانی بھی پینے لائق ت نہیں راج ن آج کل فیکٹریوں کا کچرا دھواں سب کا جی آپ ڈائریکٹ پہلے کے ٹائم پہ کیا نا اپ جب مطلب ریور جاؤ ڈائریکٹ ریور کا پانی پی سکتے لیکن آج کے ٹائم پہ آپ ریور کا پانی بھی نہیں پی سکتے
اک فر اللہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے پانی میں انگلی ڈبا نہیں سکتے اتنا گندا ہو گیا ہے
جی ہمارا گاؤں میں ہے ہماری جمنا ریور بی یمنندی پہلے کے بچپن میں ہمارے اتنا پیارا لگتا ت ہب لیکن آج کے ٹائم پ پوھو م
وہی تو نا اب تو بالکل اتنی گندی کر دیے ہیں طرح طرح کی چیزیں اس سے میں مکس کر رہے ہیں ابھی ہماری ادھر جو بہت بڑی ندی کا نام لیا جاتا ہے نرمدا ندی تو ابھی اس کو مطلب پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز پ نہ ڈالے اس کو گندا ہی نہ کرے
جی جی
اس طریقے سے لیکن ہم لوگ تو ہماری جو ہم لوگ پولیس سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کو تو فریش تازہ پانی تازی سبزیاں سب کچھ فریش مل رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ ہاں بالکل یہاں پہ سب فریش فریش مل رہا ہے کیونکہ ہم لوگ کھ جیسے ابھی کیا کر رہے تیلاب کا پانی فلٹر کر کے دے رہے ہیں سب طرف سے ندیوں کا پانی فلٹر کر کے دے رہے فلٹر ولٹر مجھے کچھ نہیں لگ رہا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بورک پاؤڈر میں کپور مکس کر کے پانی سپلائی کر دے رہے لوگ اس قدر اسمیل آتی کپور ٹپ کی عجیب سی کہ سے تو پانی ہم لوگ شہر جاتے ہماری بہنوں کے گھر پہ تو بہت ہی گندی اسمیل آنے لگتی مطلب بھلا ہی فلٹرڈ رہے لیکن کچھ اجیبت اس طرح کا ٹیسٹ لگتا ہے
پانی آج کل بتا نا پانی اب تو شھ نہیں ہے ہوا تب نہیں ہے کھانا کہاں سے شھ اور دیسی آئے گا اسی لیے پانی بھی ساف الکلائن خود ہی بنا اس میں کھیرا ککڑی اور بیڈ ٹوٹ سب چیز لیمن ہے کچھ لوگ ایک ہری مرچ اتار دیتے نہیں ہری مرچ تو آئی ک بٹ ہاں بیٹروٹ ہے کیرٹ ہے انینس کی سلائس ڈال دو وہ الگ بات ہے
بالکل ابھی دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ڈش کے بارے میں
جی
ہاں میں نے کوئی بتایا تھا نا کہ مرچ میں ہماری امی کیسسی ہم کو بونج کے دیتی یہ گوشت سبزی مطلب گوشت کو بناتی بوائل کر کے تو جیسے ہم لوگ بور ہو جاتے میں ٹفین لے کے جانا بائی اسکول تو ہم یہ سالن تو نہیں لے جائیں گے اچھا نہیں لگتا ہے واپس جائے تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسمل کرتا ہے وہ عجیب خب سے گرم سالن کی بات ہی الگ رہتی تو امی کیا کرتے تھے ابلا گوشت لیتے تھے
ہوں
تو وہ پیسز کر دیتے تھے اس کے باریک باریک یا تو ڈیش کر تھے کچھ سے پیٹ دیتے تھے پھر پیاز مرچ لیتے تھے اور بڑھیا اس کو باریک براؤننگ کرنے کرنے کے بعد میں گوشت ایڈ کر دیتے تھے اس میں بہت سائڈ کرنی ب اسو چلاتے تھے تب کہ وہ بھی تھوڑا سا کلر چینج کر لے یلو سے گولڈن میں آ جائے پھر اس کے اندر لال مرچ
اچھا مطلب آپ نے گوشت ابال کے کرش کیا ہے نا
کیا کیونکہ کچا کررش کریں گے تو پھر وہ پانی چھوڑےا پراجیب سلب وہ نہیں مجھے پسند جیسے بوائل کر کے رکھا رہتا تھا نا دیکھو بوائل کیسے کرتے ہیں امی ہم ہمارے گوشت کو جب دھوکے نکال لیتے تین پانی سے بالکل صاف ستھرا پھر اس کو پانی کو نچوڑ کے کوکر میں ڈال پھر اس کے اندر پیاز کتر کے ڈالتے ہیں جتنی کوانٹٹی میں اگر گوشت ایک کلو ہے تو دو ڈلی پیاز کی کتر کے ڈالتے ہیں اس میں ہلدی ہیروتی ڈالتے او ہ روتی مینس لال مرچ پاؤڈر نہیں ڈالتے ہلدی نمک ایڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک سے دو پلی تیل ڈال دی تھ کھانے کا اور پھر اس کو بوائل کرتے بنا پانی ڈالے پھر وہ اس کا خود ہی پانی چھڑتا ہے گوشٹ تو پھر وہ پانی کو بھی سکھا لیتے ہیں اس کے اندر ہی پھر کوکر کھول کے پھر وہ کھلا اس کو سکھا لیتے ہیں پھر وہ پانی پورا سک جا ڈرائی ہو جات ہے گٹ تو پھر وہ بوٹی اتنی مزے کی لگتی کیا آپ یو ہی مرچ پاؤڈر ڈال کے کا لو کتتی ٹیسٹی لگتی ہاں بالکل اس کا فلیور بھی بہت زبردست ہوگ ہے لیکن نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہلدی تھوڑا سا وہ یلو کلراجے اس کی اسمیل کو مار دیں وہ اس لیے ڈالی جاتی ہے پیاز قطر کے اوپر سے باریک ڈال دی جاتی پھر دین اس کے اوپر تیل ڈالا جاتا ہے ہلدی نمک پیاز کتر کے اور تیل دو تین پلی اس پہ ڈال دیا جاتا ہے جے کوانٹٹی میں گوشت اپنا کتنا ہے اس حساب سے اور پھر دیکھو آپ جب ابل جاتا ہے اور پورا پانی اس کا خشک کر دیتے ہیں تو اتنا مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے اس کا کہ ہم یوں ہی کھا لے ہاں ہم یوں ہی کھا لے اس کو ا اس کےوپر بس لال مرچ پاؤڈر چھڑکو اور پھر کھا کے دیکھو آپ کو اس کا فلیور ہی الگ آتا ہے تو امی کیا کرتے ہیں ہم لو نہیں لے جاتے سالن ٹفن کے اندر تو وہی پی اس کو بوٹیاں نکالتے ہیں بنا چربی والا اس کو کوٹ لیتے ہیں اور پیاز مرچی اچھی سالٹی ہونے دیتے ہیں
ہوں
یہ بالکل کھیم جائے وہ اس میں نمک ہلکا ایڈ کرنا ہی پڑتا ہے ٹماٹر ایڈ کرتے پھر اس میں پہلے تو وہ پیاز مرچ میں گوشت کو ہی کس لیتے ہیں جب وہ جو کوٹا ہوا گوشت ہوتا ہے نا وہی ڈالتے اس کو اچھے سے باریک وہ کرس لیتے ہیں بالکل بھی کہ مطلب اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا خوبصورت دکھے کہ بھائی بھون گیا کر کے پھر اس میں ٹماٹر ایڈ کرتی ہے اور پھر اس میں ہاں سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں ٹماٹر ایڈ کرتے اور پھر آپ وہ کھا کے دیکھو ٹماٹر چی تک اس کا ویٹ کرو پھر پانی وانی سوک لیتے ہے پھر اس کو سوکھی سکھی سبزی کھا کے دو آپ اگر کسی کے بھی ٹفن میں دو گے تو وہ یہی کہے گا کہ ارے کیا ہی زبردست ڈش بنی
اچھا میں ٹرائی ضرور کروں گی
لگتی ہو میری تو کہنا چاہوں کہ میری میں تو چکن جو اپن مٹن کی بنا رہے میں تو چکن کی بھی مجھے وہی پسند ہے میری سسٹر کو پتا ہے کہ اس کو چکن کی پسند ہے تو وہ نا بنا کے رکھ دیتی تھی میرے لیے اور میں دال چاول کے بھی ساتھ اس کو نپٹاتی تھی اس کو پتہ ہے اس کو دال چاول اچھے لگتے ہیں ہی نہیں تو وہ ان کے ساتھ میں گوشت کی چٹنی رکھتے تھے میرے لیے وہی چکن کی چٹنی کبھی م ٹنگ کی چٹنی ہاں بہت مزے کی لگتی ہو خراب کا بھی ڈر نہیں رہتا
ہاں ہاں یہ بھی ہے گی
کل پانی ایڈ نہیں کرتے نا پ اس میں
ہاں
خراب ہوتی ہی نہیں بہت زبردست لگتا ہے خھانے ملو میرا موسٹلی فیوریٹ ہو جاتی ہے وہ ڈش بالکل بہت اچھی لگتی ہے ہل
ہ واہ میں تو ضرور ٹرائی کروں گی انشاء اللہ
بالکل کرنا پھر مجھے بتانا کہ اس کا فلیور کیسے تھا یہ ہاں لیکن کچھ باتوں کا دھیان رکھنا اب میں نے کہا کہ گوشتک کلر ہوتی تو جلا م د نا تو ٹماٹر کا پورا پانی خشک ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو کھا کے دیک دال چاول کے ساتھ آپ کھا سکتے اس کو صرف کی بھی اپن جیسے کھا رہے پراھے کے ساتھ کھا لو کہ وہ خراب نہیں ہوتی اتنی اچھی لگتی ہے ہم لوگ ایسے ہی ٹرائی کرتے ہیں میرے کو تو زیادہ تر یہی پسند آتی ہے
ہاں اس میں آپ کڑی مرچ ڈالو نا تو بگا ش ل کی مجھے لگتا ہے
نہیں میں نے تو خری مرچ اس لیے ٹرائی نہیں کیا کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہےا کیونکہ ساری چیزیں خشک ہے اس میں اس کا عرق نہیں اترے گا نا
ہ یہ بھی ہے
پاؤڈر ہے وہ میں ایفزاب ہو جاتی ہے پھر اس کا مزہ دیکھ لو آپ کھا کے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑنا ہے اس کے اندر اور جب ہم گیلا وغیرہ بناتے ہیں تب کھڑی مرچ ڈال کا اپنا اس کے فلیور آتا ہے ہے کہ نہیں تو اور یہ خشک والے میں تو نہیں اس کو تو امی ایسی بناتے ہیں میں تو اپنی بہنوں سے بھی ایسے ہی بنوا لیتی ہوں ہاں ایسیے بنا ر کے تو آپ مجھے میرا مطلب کھانے وغیرہ کا ٹیسٹ ویسٹ میں میرا تھوڑا ڈفرنٹ ہے جو اچھا لگتا ہے وہ کھاتا تی وہ
جی
ہاں کبھی ٹرائی کرنا آپ نے اس کو بہت زبردست لگتی ہے
جی میں ضرور ٹرائی کروں گی
لانگ ٹائم کے لیے ٹفن اپن جات ہیں نا کافی سف سفر ہوتا ہے چھ چھ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تھا چکن بھی بنا سکتے ہیں آج کل مٹن کا تو ٹینشن ہی ہوتا ہے
ہاں
کا بنا سکتے ہو زبردست طریقے سے اور اس کو رکھ رو آپ کی خراب بنون ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تس میں ماٹر ایڈ م کرنا
ہے نا ٹماٹر جلدی خراب ہوتے ہیں
آپ ٹماٹر ایڈ مت کریے وہ آپ کو لانگ ٹائم پہ سفر کرے گی تین سے تین دن تک تو آپ
میرے ناگ نے اس کو لے کے ایک ڈش ریسیپی چل رہی ہے میں مس ٹرائی کروں گی کہ آج کل نے مطلب بناؤں گی اس کو ضور سے میں س جیی پیاس کوانٹیٹی جو اپ نے چکن مٹن جو بھی پنے لی آؤ ا ہے میں اپنے تھٹ بتا رہی ہوں اس کو لے کر کہ میں نیکسٹ ٹائم ضرور کو کروں گی ایسے اپ چکن کو ادرک چکن ہے یا پھر مٹن ہے جو جس کی بھی بزی بنا رہے ہیں آپ اس کو اچ چیسے ہےا ادر ک لسن ڈاال دو تین میسل دے دو نمک رکھ سن پھر اس کو کرش کر لو یا پھر گرائنڈ میں آپ پھر ہاتھ سے میش کر لو مکس میں جس میں بھی کرنا ہے وہ کر لو اور ہاں پھر اسی کے لی جی جی ویسے ہی سیم کوانٹیٹی میں پیاز لے لو جیسے آدھا کلو ہے تو آدھا ہی کلو پیاز لے لو اس کو سلائسیز میں ایک دم باریک باریک کاٹ لو پھر اس میں زیادہ اسپائسیز نہیں ڈالو اس میں سب سے پہلے آپ پیاز اتار دو پیاز اتار دو جب اچھی کرکری پیاز تو اسی میں لال مرچ کھڑی ڈال گرم مسالا پاؤڈرڈ فارم میں ڈالیں بکز اپن کو برجی بنا بس وہ ڈال دو لال مرچیں ڈال دو نمک ڈال دو اور جی چکن مٹن آپ نے کرش کر کے رکھا ہے وہوہ ڈال کے اچھے سے اس کی کٹھ کر دو ک کرسی کرست بناؤ اچھا لگتا ہے
اچھا لگتا ہے بالکل وہ کٹائی کر کے ہاں شکریہ بہن آپ کا
جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک اللہ حفظ اللہ حافظ